ہاں سلمان بھائی جان
ہلو
ہلو
اور کوہت ساری
خو
جی
ہاں سناؤ اللام اللام اللام علیکم
پڑھیا ہے
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے ادھر کا میرا بھی چل رہا ہے کسی طرح ملا جلا کر ھم ہم لوگ کی طرف تو ایک گھٹنا ہو گیا ہے رات کو
اچھا
ہلو جی جی رات کو جیسے کل وہی بول رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کا ایک مطلب یہاں تحصیل ہے ترحسی
ہاں ہاں
تو اسی کا تین کلو میٹر مطلب دوری پر لم سم ایک جگہ سے گھٹنا ہوغیرہ تو جیسے مطلب بجلی ہوتا ہے نا وہی خراب ہو گیا تھا
اچھا
بجلی مستری بجلی مستری جیسے کام کرنے چڑھا ہوا تھا اس پہ
ہوں ہوں ہوں
اور اسی اسی درمیان جو ہے س کام کر کے مطلب اترنے کے ہی ٹائم میں مطلب اچانک گیارہ ہزار کے وولٹ آنے کی وجہ سے اس کا مطلب لائن کی چپیٹ میں آنے سے مرد ہو گیا راتتی
ا بہت دکھد گٹنا ہوایا تھا
جی بہت پورا گاؤں میں سنسنی ہے
ہاں
اور بتائیے سلمان بھائی جان اور ادھر کا کیا ہے سب خری
سب خریت ہے اللہ کے دعا کے
سب اللہ کا کرم ہے آپ سب آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی بچے سب خیریت سے ہیں
ہوں الحمد اللہ سب ٹھیک ہے ابو کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے امی بھی دعا کرتی رہتی ہیں بچے پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں آپ کی طرف کیا حال ہے
ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے ابا کھیت کی دیکھ بھال کرتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں بیوی بھی گھر کا کام اچھے سے سنبھالتی ہے اللہ کا بہت شکر ہے
یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ گھر میں محبت اور سکون رہے
بالکل بالکل بھائی جان صحی کہا آپ نے آج کل لوگ پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن گھر کا کون کھو دیتے ہیں
صحیح بات ہے ویسے آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے
ہ الحمد للہ ٹھیک چل رہا ہے لیکن جتنی امید تھی اتنی ترقی ا نہیں ہو رہی ہے
کس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں آج کل
کرشی سے جڑا سامان اور کھاد بیج کی دکان ہے سھ میں تھوڑا بہت اناج کا بھی کام کرتے ہیں
بہت اچھا کام ہے محنت اور ایمانداری سے کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے
جی کوشش تو یہی رہتی ہے کہ ہر کام حلال طریقے سے ہو لیکن آج کل مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے
مقابلہ تو رہے گا لیکن اگر گراہک کے ساتھ اچھا ویوہار ہو اور سامان اچھا ملے تو لوگ خود بخود اب واپس آتے ہیں
بالکل صحیح کہا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب بجنس اس کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہیے
ضرور بڑھائیے لیکن پہلے اچھی یوجنا بنائی ہے بنا یوجنا کے بڑا قدم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے
آپ کی کیا رائے ہے آگے کیسے بڑھایا جائے
سب سے پہلے اپنے پرانے گراہکوں کا بھروسہ اور مضبوط کیجیے پھر آس پاس کے گاؤں میں بھی پہچان بنائیے
ہاں یہ بات میرے دماغ میں بھی آئی تھی اگر گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے ملے تو کام بڑھ سکتا ہے
بالکل بالکل آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرنا چاہیے واٹسپ پر گراہکوں کو سامان کی جانکاری بھیجیے
ارے واہ یہ تو اچھا طریقہ ہے میں نے ابھی تک اس پر دھیان نہیں دیا تھا پر
آج کا زمانہ بدل گیا ہے جو نئی چیزیں سیکھتا رہے گا وہی آگے بڑھے گا
صحیح کہا آپ نے میں اپنے بیٹے کے بھی اسی کام میں جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ وہ موبائل اور آن لائن کام سنبھال سکیں
بہت اچھا فیصلہ ہے نئی پیڑھی اگر ایمانداری سے کاروبار سیکھے تو بزنس جلدی آگے بڑھتا
انشاء اللہ یہی کوشش رہے گی
ہ کوشر بھائی جان ایک بات اور کہوں
جی جی بلیے ضرور کہیے
اگر بزنس کو آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے حساب کتاب بالکل صاف رکھنا ہوگا روز کی آمدنی اور خرچ لکھتے رہیے
جی ابھی تو ہم کاپی پہ لکھ لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں چھوٹ بھی جاتی
ہوں آج کل موبائل میں بھی حساب رکھنے کے بہت اچھے طریقے ہیں بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے تو وہی سنبھال سکتا ہے
ہاں میرا بیٹا موبائل اچھے سے چلاتا ہے اسے دھیرے دھیرے بجنس کی ذمہ داری دینا چاہتا ہوں
یہی صحیح رہے گا بچوں کو شروع سے محنت اور ایمانداری سکھائیے صرف پیسہ کمانا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوگوں کا بھروسہ بھی کمانا چاہیے
بالکل بالکل نبھا بھی یہی کہتے ہیں کہ حلال کمائی میں ہی اصلی برکت ہوتی ہے
سو فیصدی صحیح بات اگر گراہک ایک بار بھروسہ کر لے تو وہی گراہک دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آتا ہے
ہم سوچ رہے ہیں کہ دکان میں کاد بیج کے سھ کھیتی کے چھوٹے چھٹے اوزار بھی رکھنا شرع کریں
بہت اچھا خیال ہے آپ پ یہی جگہ پر کسانوں کی ضرورت کا زیادہ تر سامان مل جائے گا
اور اگر آگے پونجی بڑھی تو ٹریکٹر اور کھیتی کی مشین کرای پرہ دینے کا بھی ارادہ ہے
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی یوجنا ہے اور گاؤں میں اس کی مانگ بھی رہتی ہیں
ہاں کئی کسان باہر سے مشین منگواتے ہیں اگر اپنے یہاں سویدھا ہو جائے تو سب کو آسانی ہوگی
بالکل بالکل اس سے آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی اور لوگوں کو سویدھا بھی ملے گا
سلمان بھائی آپ کو اپنے بزنس میں آگے کیا سوچ رہے ہیں
میں سوچ رہا ہوں کہ اناج کا کاروبار تھوڑا اور بڑھاؤں سیدھے کسانوں سے مال لے کر شہر کی منڈی تک پہنچاؤں
بہت اچھا رہے گا بیج کے خرچ میں بھی کم ہوں گے اور کسان کو بھی اچھا دام ملے گا
ان شاء اللہ یہی کوشش ہے کہ سب کچھ فائدہ ہو
اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہمیں ہم دونوں مل کر بھی کام کر سکتے ہیں
کیوں نہیں وہاہ لیکن سمجھداری ا سوری لیکن ساجھداری میں پہلے سے ساری باتیں صاف لکھی میں تیر کر لینی چاہیے تاکہ آگے کوئی غلط فہمی نہ ہو
بالکل صحیح کہا رشتہ اور کاروبار دونوں ایمانداری سے چلے یہی بہتر ہے
بالکل اور ایک بات کمائی کا کچھ حصہ ہمیشہ بچت میں رکھیے پورا پیسہ ایک ساتھ خرچ مت کیجیے
جی پہلے یہی غلطی ہو جاتی تھی اب کوشش کریں گے کہ ہر مہینے کچھ رقم بچا کر بجنس میں ہی دوبارہ لگائیں
یہی طریقہ کاروبار کو دھیرے دھیرے بڑھا بناتا ہے
اللہ چاہیں گے تو آنے والا پانچ سال میں دکان کو پورے علاقے کی سب سے اچھی دکان دکان بنانے کی کوشش کریں گے
انشاء اللہ محنت صبر اور دعا کے ساتھ سب ممکن ہے
سلمان بھائی ایک بار سوچ رہا تھا کہ اگر بچے اچھے تعلیم حاصل کرے اور ساتھ میں کاروبار میں سمجھے تو آنے والے وقت تو انہیں زیادہ پریشانی نہیں
بالکل بالکل صحیح تعلیم بہت ضروری ہے پڑھائی انسان کو سمجھدار بناتی ہے اور کاروبار کا تجربہ اسے مضبوط بناتا ہے
میرا بڑا بیٹا انٹر میں ہے چھٹی کے دن دکان پر آ جاتا ہے گراہکوں سے بات کرنا بھی سیکھ رہا ہے
مسء ال یہی صحیح طریقہ ہے دھیرے دھیرے اسے حساب کتاب مال خریدنا اور گراہک کی ضرورت سمجھنا بھی سکھائیے
جی اب اب بھی کہتے ہیں کہ کاروبار صرف پیسہ کمانے کا نہیں بلکہ لوگوں کو سیوا کرنے کا بھی ذریعہ ہے
بالکل بالکل اگر گراہک سنتوشٹ ہو کر جائے تو وہی آپ کی سب سے بڑی پہچان بن جاتا ہے
ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے سال دکان تھوڑی اور بڑی کر دی ہلو ہلو
ہلو
ہلو
ہاں ساؤنڈ جا رہا ہے
ہوں ابھی آ رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے سال دکان تھوڑی اور بڑی کر دیں
اچھا بچار ہے لیکن پہلے دیکھیے کہ گراہکوں کی ضرورت کیا ہے اسی حساب سے نیا سامان رکھیے گا
ہاں کسان اکثر اچھی کوالٹی کے بیج اور دوا پوستے ہیں مگر سب ایک جگہ ملے تو انہیں سویدھا ہوگی
ہوں اور کوشش کیے کہ صحی صلاح بھی دیں اگر کسی کسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو بے وجہ بیچنے کی کوشش مت کیجیے
جی جی یہی ایمانداری سب سب سے بڑی پونجی ہے اچی
بھی اس کاروبار میں برکت دیتا ہے جس میں سچائی ہو
سلمان بھائی آگے چل کر ایک چھوٹا سا گودام بنانے کا بھی ارادہ ہے تاکہ اناج اور سامان سرکچت رکھا جا سکے
بہت اچھا گودام ہوگا تو ایک ساتھ زیادہ مال خرید پائیں گے اور صحیح سمے پر بیچ کر اچھا فائدہ بھی ملے
انشاء اللہ اور اگر کام اچھا چلے تو ایک پک اپ گاڑی بھی خریدیں گے
واہ پ سے ماللہ نے لے جانے کا خرچ بھی کم ہوگا اور سمے بھی بچے گا
جی ابھی کرائے کی گاڑی لینی پڑتی ہے
ہاں ہر بڑا کاروبار چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتی ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے
بالکل پہلے دکان مضبوط کریں گے پھر گودام اس کے بعد گاڑی
ہوں
اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیے گا کہ محنت صبر اور دعا یہی کامیابی کے اصلی چاپی جائے
انشاء اللہ ہماری یہی دعا ہے کہ بچے نیک انسان بنے اور حلال روزی کمائے
امین اور اگر اللہ نے چاہا تو آنے والے کچھ سالوں میں ہمارا کاروبار بھی پورے ضلعے میں جانا جائے گا
انشاء اللہ اللہ محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور نئے بزنس کے بارے میں کچھ بتائیے سلمان بھائی جان
ہ جی سلیم بھائی بے جیجا کہیے اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کچھ نئے نئے طریقے جس سے کہ بزنس اور آگے بڑھیں گے
جی جی
ہاں
اور ادھر بارش کا کیا چل رہا ہے بارش ہو رہی ہے ہلو